ہیلو وارے السلام علیکم
اور بتائیے سریئس میں
بس بڑے اللہ کا شکر اور کیا چل رہا ہے؟
ک نہیں سب بڑھیا مل کے بیٹھے ہیں اآپ فری تھی تو میں نے سوچا کال کرنا
اچھا کیا آپ نے بہت اچھا لگا مجھے آپ کا فون آیا میں بھی بس سوچ ہی رہی تھی دو تین دن سے کہ چلو آپ سے بات ہو وہ تھوڑا سا گھر میں کبھی کچھ کام کر جاتا ہے کبھی باہر کا کام تو ٹیم ہی نہیں مل باتہ بات کرنے کا
ہاں تبھی تو
بچوں کی پڑھائی وغیرہ کیس چ رہ ہے سب ٹھیک
ہاں اور اس ٹائم تو ا بھیھی چھٹیاں ہیں
ہاں ماشاء اللہ بھی تو بچے تھوڑا آرام پہ چل رہے ہیں وہ تو موج موج میں پوری
ہاں ابھی گرمی بھی گرمی بھی زیادہ اس لیے یہ بھی اچھا ہے کہ چھٹیاں آئ ہیں اب
ہاں ابھر گرمیوں میں تو سب بڑوں سے برداشت نہیں ہو رہی اس ٹائم گرمی ٹھیک ہے سر ب کریں گے
ابھی تو ایک بچی میری وہ تو ابھی آنگن واڑی چلی جاتی ہے میں کہتی ممی میں تو جاؤں گی
ہاں اس میں تو یہ ہے چلو وہ آد دا ٹائم جاتی ہے پھر اپنے گھر آ جاتی ہے پھر تھوڑا سا اچھا آرام جاتا ہے نا ابھی اسکول میں تو مطلب ایک دو بجے چھٹی ہوتی ہے ب پورا دن ہو
ہاں ہاں زیادہ پربلم ہو جات کہ
ہاں میری بچوں کی پڑھائی وغیرہ چل رہی تھی تو ابھی تو چھٹی وغیرہ ہو گئی اب میں نے ان کا ایڈمیشن کرایا مدرسے میں میں نے کیا چلو جب تک چھٹٹی ہے تم تھوڑا سا مدرسہ لو کچھ پڑھ لو تعلیم اسلام کے کتابیں وغیرہ کیونکہ ویسے تو تمہیں ٹائم ہی نہیں ملتا جانے کا
میری بچی تو بھی چھوٹ گیا ابھی تو اسکول جاتتی ہیں بھی
اچھا اچھا ماشاء اللہ اچھا دیکھو نا بچوں کو آج کے ٹائم میں جتنا بھی اسے پ مضبوت بنا کے چلو گے نہ تب بھی آگے جا کے کہ وہ صحی رہیں گے
ہاں ابھی سے بھی چان بیٹھیں گی جانیں گے کچھ تبھی آگے تبھی آگے جا کے خود سیکھیں گے
ہاں اور ابھی سے ہم انہیں ڈھیل دے دیں گے نا کہ نہیں مسجد مت جاؤ نماز مت پڑھو دعا مت کرڑو
ہ ہم گھر پہ نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ کڑے ہو جاتے ہیں زدا کرنے کے لیے
ہاں دیکھو نا گھر سے عادت پڑتی ہے بچوں کو وہ جیس ہمیں دیکے گایسی چیز ڈل تھاائے
ہوں ہوں
اور ماشاء اللہ سے اچھا لگتا ہے جو ہمنے اچھے وہ کام کرتے ہیں نا جو ہم کرتے ہیں تو خوشی سےی ہوتی ہے ہ
ہاں گ گھر مجے اس معوا لوگا ہو اسی ناول میں ڈل جاتے ہیں
ہاں بہت زیادہ دیکھو نا انسان بچہ ہو یا چاہے بڑے ہو وہ کہیں بھی چلے جاؤیں واپس آنا لوٹ کے گھر پہ ہی ہے تو گھر کا اثر تو بہت زیادہ پڑتا ہے
ہوں
ہوں بس بچے بول رہے تھے مجھے تو تم اس میں کرا دوں ذرا کہتے جمناسٹک وغیرہ میں میں نے کیا جمناسٹک وغیرہ میں کیا ہے وہ تھوڑا سا پول وول کا چل رہ ہے نا آجل بچے سوئمنگ پول وغیرہ
ہاں ہاں ہاں
تو میں نے کیا یہ تو ٹھیک نہیں ہے بائی تمہارے لیے پانی ابھی اتنے سمجھدار ہو نہیں تم پانی کے لیے میں نے کیا چلو تو ایسا کر مدرسا وغیرہ گا بر تھوڑا سا تم میں اٹھنے کا سلیفا لوگ سب بات کرنے شالیے گا بتس لے گا
ہاں ہمارے بھی چلے سات ہاں اسکول میں اسکول جسا مدرس میں مدرس جیسا
ہاں مدرسے میں جاتے ہیں تو تو پھر اس میں دین آ جاتا ہے اس میں اسلام آ جاتا ہے اس میں پتا چلتا ہے بائی ہاں میں کیس رہ کون سی تہذیب سے بات کرنی ہے کون سا ادب کرنا ہے اسکول میں تو یہ ہوتا ہے سب برابر ہوتا اسس میں کچ پتا ہی نہیں
ہاں مدرس ملب اپنے اسلام سے سبندت باتیں ہوتی
ہاں یہی تو اور ماشاء اللہ پھر جب وہی نا دیکھو جب بچے چھوٹے چھوٹے سیکھتے ہیں نا پھر وہ اپنی آدھی ادھی زبان سے باتیں کرتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں
گھر پریست رہ تو ان سے بھی تمیز کے سلیقے سے بات کرتے تو انہیں بھی اچھا لگتا ہے
ہاں کیونکہ آج کل انسان یہ نہیں دیکھتا کہ چلو بچے ہیں ذرا سا تم دیکھو تمہارے گھر کوئی آیا مہمان آیا تو اس کو سلام نہ کرو نا تو اسے برا لگ جاتا ہے بھائی ہم تو سلام نے کیا ہم سے تمیز سے بات نہیں ت تو وہی چھوٹی چھوٹی
ہماری بچی تو چھوٹی ہے سرام نہیں کرتی یہ کہتی ہے ماںم کر د ماں پپو ماں
معام کر دو ہاں تو وہی سکھانا پڑتا ہے نا جب کوئی آتا ہے تو
ہ چھٹی سے کہنا نہیں آتا اس لیے
تو ہے
اور سنائیے کیا
مسمے گرمیاں تھ اس کی کٹوس ہے
اچھا ہاں بہت گرمی چل یہ مح خوود ہوں یہ بچے تو صبح ہو کیا آ جاتے ہیں مدرسے سے آرٹ بجے جاتے ہیں اپنا دس بجے آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہی اپنا دوپہر میں کھانے وانے کا کرو پھر اتنی گرمی ہو جاتی ہے نا بہت زیادہ
بات جانے کا من بھی نہیں کرتا ہے کچھ
باہر جان واقع ہی نہیں کرتا باہر جانے کا من بس یہ دیکھو گھر کے کام ہے اور روز مرہ کی جو ضرورت ہے وہ تو پوری کرنی ہے نا ہمیں
اب بچوں کا تو دیکھنا پڑتا ہے نا
ہ سب سے زیادہ بچوں کا دھیان دینا چاہیے ہے بچ من میں ہی سیکھ لیں گے تو جی بڑے ہو کے اپنے آپ سمجھدار ہو جائیں گے پھر توب
جی جی جی یہ تو ہے جب تک بچہ چھوٹا ہے تب تک ہم اسے اپنے حساب سے ڈھال سکتے ہیں جب وہ سمجدار ہو جائے گا پھر وہ کون کون سا ہماری سن رہا ہے
اپنی چلائیں گے پھر تو
نا اس لیے جب تک بچا ہے ہمارے انڈ ڈر میں تب تک تو اسے قابو کر لیا جائے سمجھایا جائے اور اب دیکھو جب سے ان کی چھٹیاں وغیرہ پڑی ہیں اتنی ان لوگوں کی فرمائشیں چل رہی ہے کبھی انہیں کچھ کھانا ہے کبھی کچھ کھانا ہے بچوں کو ہ صبح میں کبھی نہ کچھ بنا کے دے دو دوپہر میں کچھ دے دو بنا کے ہلو آپ کو آواز آ رہی بازلے گی ہلو
ہلو
کومری ہاں آواز آ رہی ہے سکو
آ رہیک
ہاں میں کہ رہی ہوں جب دیکو بچوں کی چھٹی وغیرہ پڑی ہے بچوں کی فرمائش بھی بڑی پڑ گئی ہیں
ہاں گھر بیٹے فرمائش کرتے رہتے ہیں یہ بناؤ
ہاں کھان مطلب روٹی تو انہیں کھانی نہیں ہے روٹی نہیں کھانی وہ یہ الٹی سیدھی چیزوں نے بنا کے دو اسنیکس میں کچھ وہ وہ بنا دیا فرینچ فرائز بنا دو آلو بال دو کوئی ٹکی بھی پکی والی چیز بنا تو بہت ڈیمانڈ کر کے
ہ یہ تو ہو گر بیٹ تو یہی کرتے رہتے باہر کا کچھ منگاؤ تو وہ اچھا نہیں دیتا
کار بار کر بھی دو یہ گرمی اتنی ہو رہی ہے آج کل تو کچن میں کھڑا نہیں ہو جاتا ضرورت سے زیادہ
بچے کو کیا ہے وہ تو ممی تو
ان کو تو یہ ہے نا کہ بس ہم امی کو بول دیں گے یا باجی کو بول بول دیں گے وہ تو ہمیں بنا کے دے ہی دیں گے
ہوں
لیکن انہیں کیا پتا کہ گرمی اتنی ہو رہی ہے گرمی میں انسان سے بس اپنے خود کے ایک ساتھ کام ہو جائے وہی بہت ہے
بچوں کی فرمائش تو پوری ک پڑتی
ہاں یہ دیکھو نا گھر چلانے کے لیے نا ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے بچوں کا کھان کان ان کے پڑھائے اسکول سب کچھ کیونکہ س یہ مج کو دیکھ
میں نےب آڈر کی تھی دو اسکول بیگ آڈر کی تھھی تو تو چلی جاتی ہے اسکول بیگ تٹن کے جا کے ممی میں تو ج رہی ہوں پڑھنے پ تھوڑی دیر بعد آ جاتی ہے م اچھا
ہاں شوق پیدا ہوتا ہے نا اس سے ہاں بچوں کو نا اس سے شوق پیدا ہوتا میرے بھی چھوٹا والا بھان جائے نا تو اس سے کہتا ہے خالہ میں اسکول جاؤں گا تو میں نے بیگ لے آناا میں نے کہ ٹھیک ہے میں لے آئی تو کہہ رہا کتابیں تو لا کے دو جب تک کتاب ہی نہیں لاؤں گی میں کیس پڑولے گا ہ م گ بھی اڈمیشن تو ہونے د بھی وہ تین سال کا ہے اور ماشاء اللہ سے اتنا چٹر پٹر اتنا چٹر پٹر بول پھر وہی والاری بات ہے دیکھو بچوں کو ابھی سے جیسے بچہ فون دیکھ اگر اسی فون میں ہم بچے کو پڑنے کی چیز
ہاں ہ ہاں ایسے میں بھی لگا دیتے اپنے بچے کے لیے وہویا خورے دیکھتی ہے تو اسی کو سیکھ چاتی ہے پھر میں بولوں گی نا کیا ہوتا ہے
جی جی اور پھر ماشاء اللہ سے ان سے بولو کہ چلو اسی چیز کو ریپیٹ کرو تو وہ فٹ بھی کرتے ہیں
ہاں
کیونکہ وہ سیکھتے ہیں نا اب ہم سوچیں کہ نہیں چلو بچوں کو چھپ کرانے کے لیے کارٹون لگاتے تو کارٹون کچھ سکھا تووڑی رہا ہے
ہاں ا جیسا آدرش ڈالو گے ویسے
یہی تو اس سے بڑھیا ہاں اس سے بڑھیا کوئی ایسی اسٹوری وغیرہ لگاؤ جس میں بچوں کو کچھ سیکھنے کو ملے وہ بولے بچہ ساتھ ت میں بولے تو بچے پہ ن اثر پڑتا ہے اس چیز کا
اور آج کل کے بچے تو فون چلانے میں اتنے ماہر ہیں
ارے بس پتہ نہیں خود میں خود اسکرال کرتے رہتے ہیں ب چھوٹی سنگلی ہووں گ اس سگلی سے یوں ی کرتے رہتے ہیں میں نے کہ ال رہا اتنا تو ہمیں بھی ٹھیک سے چلانا نہیں آتا تو
یہی تو ہے بچوں کا مائلڈ اتنا تیز ہوتا ائم اس میں ب
ہاں امی اگر فون نہ دے تو جیسے فون ہاتھ میں مل جائے ویسے باپ کے پس فون چلا جاتا اچھا اتنا اتنی اگل آ گئی ان کو کہ جلدی سے پتا ہے پاپا کا نمبر کون سا وہ ملا کے دے دیتے ہیں یہ پاور فون نہیں مل رہا م کے معش اللو بچوں کا دماغ اتنا شارپ ہے تو بچے جب اتنا سیکھ سکتے ہیں تو کیا نہیں سیکھ ستے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں تو
ص یہ انہیں سکھایا جائے تو سب سیکھتے ہیں
ہاں ہاں یہ تو ہے دیکھو نا بچوں کو سکھانے کے لیے ان کے ساتھ ہمیں گھلنا ملنا پڑتا ہے تو پھر ہم خ بہت ساری چیزیں سیکھ جاتے ہیں اور ہم ان کو مطلب اپنے سے دور رکھیں گے ہاں اپنے سے دور رکھیں گ سکھائیں گے نہیں تو پھر وہ بھی دور ہی رہیں گے
ہوں
جی ماشاء اللہ مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا کریں گے پھر اس بار میں بات ہے نا
ہاں ہ
چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ